ہ
ہیلو اللام علیکم
ولکم سلام جی
اور کیس جیاں
میں بڑھیا ہوں آپ فرمائیے
امی بڑھیا ہیں کھانا پینا ہو گیا
ہاں جی ہم تو نا ابھی فری ہوئے ہیں کھانا پینا تاکے
ابھی ابھی ہم بھی ہے
ہمارے نا خاندان میں سب لوگ نا ساتھ میں کھاتے ہیں تو سب لوگ ابھی فھر ہوئے ہیں
ایسے ہی ہمارے گھر پر کھاتے ہیں سب لوگ ساتھ میں بیٹھ کے ہاتھ ج ایک جٹو کر کے
خاندان بہت بڑا ہے تو ٹائم لگتا ہے کھانے میں بنانے میں
ہم کو بھی ایسے ہی لگتا ہے
اچھا ہے میں نے سنا ہے آپ کھانا بہت اچھا بنا لیتی ہو
ہاں بہت اچھا بناتی ہوں میں ہمارے شور کو بہت پسند ہے میرے ہاتھ کا کھانا
یہ تو بہت اچھی بات ہے
ہ ماری بو ہے
اچھا آپیس ہےزادی
ہاں میری سیاد ہی اس کو ہی بہت پسند ہے میرے ہاتھ کا کھانا کسی اور کا نہیں کھاتی ہے
اچھا جی
یہ کہتی ہے آج یہ کس نے بنائی ہے
ہوں
اپنی بنائیے
اچھا تو آپ کہ یہاں پہ عید منی گی ہوگی نا ابھی اس میں بنایا ہوگا کھانا آپ نے
ہاں ہاں عید منی تھی ابھی
ہاں جی مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے عید کا تہوار
ہ اچھا لگتا ہے سب کو
ہاں جی کیسے سب لوگ اس سے ملنے جاتے ہیں جشن مناتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں
اللہ کو سب یاد کرتے ہیں
ہاں جی یہ نا بھائی چارے کا ہی تو پرتییک ہے سب سے مل جل کے رہو اللہ کو یاد کرو ہ
ہ سو اللہ کی مہربانی ہوتی ھ ہے
ہاں جی وہ تو ہے
ہوں
اور فرمائیے آپ
گرما رہے ہیں بولیے
دیکھو ہمارے گھر پہ مناتے ہے نا عید کرتے ہو ہا تو ہمارے گھر پہ نا سبھی رشتے دار وغیرہ آئے تھے اور ہماریے گھر پہ بریانی وغیرہ بنائی تھی
وسے ہی ہم ہمارے گھر پہ منایا گیا تھا
ہم نے سب لوگوں سے ملنے گئے تھے ہمارے امی ابو جان بھائی جان س
بیا سب آئے
ہوں ن کتنا اچھا لگتا ہے عید کا تیوہار سب لوگوں سے ملنے جاتا
اوک ہم تو بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں
ہاں جی ہمارے یہاں پہ بھی بہت دھوم دھام سے منایا گیا تھا اس بار تو بہت ہی زیادہ اچھا لگا سبھی لوگوں سے مل کے سب رشتے دار آئے تھ
ا ہم کو ہی بہت اچھا لگتا ت ہے
اچھا ہے جی ویسے آپ نے کیا کیا بنایا تھا عید کے تہوہار پہ ویسے کھانے میں ایک تو بریانی ہاں جی ہاں ہاں بریانی تو سب سے فیورٹ ہے ہاں جو میٹھی سپہیا بن پٹگ ہے زردہ وغیرہ بنتا ہے
ہاں
ہمارے یہاں پہ بریانی بنی تھی نا بہت لذیذ اتنی لذیذ کھانا بناات تھا ہمارے یہاں پہ پ سب کو بہت پسند آیا تھا
لگی تھا
ہاں جی ہمارے گھر پہ تو ہمارے امی ابو جان تو رشتے داروں کے یہاں پہ چلے گئے تھے لیکن ہمارے گھر پہ بھی رشتے دار آئے تھے
ہ آئے ہوں گے ہم تو مطلب کم لوگ رہ گئے تھے ہمارے شو اور ہم اور ہماری شہزادی مطلب کمی ہی لوگ رہ گئے تھے ہم
اچھا جی کوئی بات نہیں اب کی بار دھوم دھام سے منانا آنے والی ہے کچھ دنوں میں
ہاں دیکھتے ہیں اللہ کی مہربانی
جی شکریہ اور اللہ تو سبھی پہ مہربانی رکھ
اور کیا جو خدا کرے گا وہیوگا
ہ خدا کو یاد کرتے رہو آپ خدا کو یاد کرو گے بھی آپ کی سنیں گے
اور کیا سب سنتے ہیں اللہ
اچھی بات ہے جی اور ویسے آپ کہیں گھومنے گئی ہو کیا اس بار عید پہ
ہم یہ تو ہم اب کی بار جا نہیں پائے ہیں
اچھا ہے جی ہم تو نا رشتے داری میں بھی گئے تھے عید کچھ ٹائم بعد گئے تھے مطلب ہمارے گھر پہ منی تھی نا عید تو اس دن نہیں جا پائے لے نید بد میں گئے تھے ہم ج رشتے داروں سے ملنے کے لیے
اچ ہ
ہاں جی ہمارے گھر پہ بھی بدھائی انے آئیتے
ہمارے شور نہیں تھے گھر پہ اس لیے ہم نہیں گئے تھے کہیں پر
اچھا ہے جی کوئی بات نہیں آپ کے سوہر آ جائیں اب کی بار تو چلے جانا تب سے مل لینا
ہ جائیں گے ہم اللہ کرے گا تو جا سکتے ہیں نہیں تو کر کے ہی رہ جائیں گے پھر
ویسے گھر پہ منا لو اپنے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ
اور کیا منا لیتے دیکھتے ہیں مطلب سمے کے ساتھ چلتا ہے کچھ
ہوں اور کیا کیا بنا لیتی ہیں ویسے آپ بریانی کیسے بناتی ہو
بل آند چاول بناتے ہیں پہلے وہ بنات
چلو نا میں بتاتی ہوں آپ کو کو کیسیے بناتے ہیں ہمارے یہاں پہ کیسی بنی ت کت میں بتاؤںا آپ کو
بتاؤ
ویسے کچھ لوگ تو نا ایک ہی میں بنا لیتے ہیں جیسے ج چاول ہے اور وہ چکن وغیرہ ہوتی ہے نا اس کو لیتے ہیں لیکن ہم نا الگ الگ طری طریقے سے بناتے ہیں چکن کو
ہاں بوت تو ہے ہی اپنا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے بنانے کا
وب وغیرہ پہ دیکھو تو وہاں پہ الگ دکھاتے ہیں کچھ لوگ تو اس میں بناتے ہیں نا مٹی کے برتنوں میں بھی بنا لیتے
ہاں بہت ٹیسٹی بنتی ہے
ہاں جی بہت لذیذ کھانا بنتا ہے ہمارے گھر پہ
ہ بتی لذیذ بنتا ہے
ہاں جی دیکھو میں بتاؤں آپ کو کیسی بنائی تھی
بتاؤ
ہمارے گھر پہ نا بڑی والی عید منی تھی تو ہمارے گھر پہ سبھی رشتے رشتے دار وغیرہ آئے تھے امی ابو جان بھائی جان سبھی لوگ تھے یہ ہمارے خاندان بہت پڑھ آئے تو وہ بھی سب لوگ آئے تھے
ہاں
تو ہم نے نا بہت ساری تو سکم لی تھی
ایسے ہی ہمارے یہاں ا تھے کچھ لوگ
اس کو اچھے سے دھو لیا پانی سے
ہوں
پھر ہم نے نا اس میں لہسن پیاز وغیرہ ڈالتا ہے میں تو کاٹ نا مکسی وغیرہ میںچ جچ پیس لیا اس کو اور پھر نا ہم نے تیل گرم کیا اس میں جیرا وغیرہ ڈال کے وہ پیاز ک پٹیسٹ ہری مرچ لہسن ادرک والا پیسٹ اس کو ڈال دیا
پھر اس کو میٹ کو ڈال ا
نہیں وہ چکن کو نا بعد میں ڈالتے ہیں پہلے ہو نا ان کو اچا اچھے سے بھونتے ہیں پیاز کو ہری مرچ ہے لہسن وغیرہ ہے اچا تو پھر وہ نا صحیح سے بھو راات جیسا ہو جاتا ہے نا جب ڈالتے ہیں اس کو اچ ان کو تو پھر اس کو تیل میں تھوڑا سا تلا د ہیں
ہاں
ورنہ پھر اس میں پانی دے کے اور چاولوں کوسی میں ڈال د دیتے ہیں
ہاں
تو پھر اس کو ڈھک دیتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے
ہاں
تو پھر وہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو دیکھ لیتے چاول وغیرہ ہوئے یا نہیں جیسے آپ نے اپنے سواد کے انوسار وہ تیز پ پتے وغیرہ ڈال دیجے
ب
اسے نا بہت اچھا ٹیسٹ آ تھا ہوتا ہے اس میں
ہاں
اور پھر وہ بن جائے نا تو اس میں مسالہ ڈال لیجے جیسے چکن والا مسالہ آتا ہے نا بریانی وغیرہ
ہو ہاں تلا پنیر والا مصالحہ
ہاں جی ایسے بناتے ہو نا بہت لذیذ بنی تھی سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کے کھائی تھی وہ
امی بہت لذیذ بناتی ہیں
اچھا ہے جی اب یہی تو ہے بس
اور کیا کھانا پینا کھاتے ہیں کھانے کے اچھا نہیں بنے پیٹ نہیں پیٹ نہیں بھر پائے تو پھر کیا ہے
ہاں جی اور بہت سے لوگ آتے ہیں نا خاندان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اپنے میں تو سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ان کے کے لیے نا کانا تھوڑا اچھا ہی بننا چاہیے
اور کیا سب لوگ کہتے ہیں بہت
اور پھر اتنا پھر اتنا اچھا تیوار آئے عید کا اتنے دنوں بعد آتا ہے کتنے انتظار کرتے ہیں نا اس ٹائم کا عید آ رہی ہے عید آ رہی ہے
سب یہی لگا رہتا اب کب آئے گی عید کب آئے گی
ہاں جی کتنی خوشی ہوتی ہے نا
کیا
بہت اچھا لگتا ہے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو
اور کیا
ہاں جی اور آپ کی خاندان میں سب خیریت ہے نا
ہاں سب خیریت ہیں آپ کے خاندان میں سب خیریت ہیں کیا
جی ہاں ہمارے خاندان میں بھی سبھی بہت اچھے ہیں سبھی خیریت ہیں اللہ کا شکر کرے
ہمارے بھی میں سبھی خیریت ہیں اللہ کی مہربانی ہے سب
ہاں جی اچھا ہے کوئی بات نہیں چلو میں نا آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں اب
ہوں ہوں
جی
السلام علیکم
خدا حافظ
خدا حافظ